اچ
ہلو،
ہلو آواز نہیں آ رہی ہے کیا وائی جان?
ہاں آواز آ رہی ہے تھوڑی کم آ رہی ہے آواز-
اچھا-اچھا آوج کم رہاری- ہاں اب بھائی بھائیان اب کیسے آ رہی ہے آواز-
ہاں بھائی جان اب ٹھیک آ رہی ہے السلام علیکم بھائی جان-
السلام علیکم بھائی جان، اور- سب کہہ دے-
ہاں بھائی- ہاں بھائی- ہم سب خھیری ہےت اللہ کی ہی رحمت ہے کیا کریں-
بھائی جان کافی دن بعد تم نے فون کیا ہے-
ہاں بھ جان ٹھیک فرمایا کہ کیا کریں سمے نہیں ملتا اب ہمارے امتحان نزدیک آگیا کیا کریں-
اچھا-اچھا-اچھا چلو وہ اچھی بات ہے بھائی جان- اور تمارے ماوں کیسا موسم ہو رہا ہے بھائی جان-
ہاں بھائی جان موسم بہت سہانا ہو رہا ہے لیکن بادل ہو رہی ہیں لگتا ہے کہ آج رات بارش ہوگی-
اچھا-اچھا ہاں بھائی جان ہماری طرف بھی ایسے ہی موسم ہو رہا ہے بھائی جان ایک بات بتاؤ گاؤں میں تو موسم مطلب بارش تو ہو رہی ہوگی وہاںہ- پ میں نے سنا ہے کہ گاؤں میں بارش کا زیادہ ہی ہوتی ہے-
ہاں بھائی جان یہ تو مطلب میرے حساب سے تو نہیں ہے کیکہ کہ اب تو بارش تو ہمارے یہاں شاید ایک منت تو ہو گیا مطلب ایک مہینہ ہو گیا لیکن بارش ابھی ہوئی نہیں ہے
اچھا اچھا ہاں بھائی بھائی جان آپ نے صحیح بولا ہے کہ کافی سمے ہو گیا ہے پر جو پہلے آتے ہیں نا بائی چانس موس جیسے مانسون تو وہ ا پہلے سے اب پتا نہیں کیوں بارش ہو نہیں پا رہی ہے کیوں کافی دن ہو گئے مہینے ہو گئے ابھی تک بارش کی کوئی سمباونا دیکھ رہی نہیں ہے ہوتی ہے پ بائی جان وہ کم کم ہوتی ہیں جو ریئل میں جو بارش ہوتی ہے وہ بھائی جان ابھی تک نہیں ہوئی ہے
جی جی بھائی جان صحیح فرمایا اور ہمارے جہاں تو ابھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ کیا بتاؤں سہاونی لگ رہی ہیں
اچھا اچھا ماشاء اللہ اچھی بات ہے مہ تو ایسی ہوا نہیں چل رہی ہے بھائی جان کیونکہ موسم بھی صحیح ہے اور آج دھوپ کو لی ہے ماشاء اللہ بہت جوورتے آج گن گرمی بھی بہت پڑی ہے آج تو آپ کو بھائی بھائی جان گاؤں کیسے موج کہاں پر ہے شہروں میں تو کچھ نہیں ہے شہروں میں تو سب چ تربائی سے ایک مکان گھر دیککھتے ہیں ہریالی تو ہے نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان صی فرمایا کہ گاؤں کا جو موس کم ہے وہ اتنا سہانا لگتا ہے کہ کیا بتائے اب تو شہروں میں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے مطلب اب تو بڑی بڑی عمارتیں بننے لگ گئی ہیں اور گاؤں میں تو مطلب کھلا وااتورن ہوتا ہے اس وجہ سے وہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہے وہ بیسی موسم کے بارے میں بتاؤں تو موسم ہمارے جیون کا ایک مہتوپورن حصہ ہے اور موسم سمے سمے پر بدلتا رہتا ہے اور اس کا پرباؤ منشیہ پشو پھھیوں کھیتی تتا پریاورن پر بھی پڑتا ہے
ج بھائی جان جی بھائی جان صی کہرو بھائی جان سی فروایا
جی جی اور ویسے آپ کو پتا ہوا کہ جو ہر موسم آتا ہے نا اس کی اپنی الگ وششتا ہوتا ہے اور لابھ بھی ہوتی ہے اور ہانیاں بھی ہوتی ت الگ الگ موسم کی
ہوں صحیح بات بھائی جان آپ نے صحیح بات بولی ہے کہ موسم میں لابھ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے دیکھو اکثر لابھ تو شہروں میں تو بھائی جان کچھ لابھ تو ہوتا ہے پر نقصان تو اکثر ہوتا نہیں ہے بائی جانس کیوں آپ کی طرف جیسے کہ آپ گاؤں سے ہو تو آپ کی طرف تو لابھ بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا تو لابھ تو بائی چانس جیسے کہ بارش ہوگی تو اچھی فصل ہوگی ا میں ا اچھی مطلب پیداوار ہوگی اور سے کیا اچھا مطلب انسان دھن پراپت کر سکتا ہے اور دوسری بات نقصان یہ بھی ہوگا کہ- بھائی جان آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ شہروں میں ادھک بارش ہونے کے کار آپ- پہ فصل خراب رہ چکی تھی وہ توب خراب ہو گئی ہے- اور گھر چوکی ہیں ماشاء اللہ- ایسا مائی سرپ ہماری طرف نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری طرف بہت کم کھیتی- ہوتی ہے ماشاء اللہ-
جی-جی بھائی جان صحی فرمایا اور ویسے مطلب بارش کا موسم تو میرے کو پسند ہے کیونکہ- وہاں بارش میں تو چاروں طرف کا جو وااتاورن- ہوتا ہے اس میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں-
ٹھیک ہے
چاروں طرف ہریالی چل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ- اگر گرمی کے موسم کے بارے میں بتاؤں آپ کو تو- گرمی کا موسم ہوتا ہے نا وہ سور کی تیز کررنوں کے کارن ہوتا ہے- کیونکہ اس موسم میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹ- ہوتی ہیں وہ گرمی کے موسم میں آم تربوز خربوزہ اور لیچی مطلب جو ہوتا ہے نا مطلب جیسے- سوادیشٹ پھل ہیں وہ اسی موسم میں ملنے دیکھنے کو ملتے ہیں اور- تم نے دیکھا ہوا کہ اگر تم- مطلب نہا رہے وہ تو تمہیں کپڑے سکھانے ہو- تو اس میں کپڑے بھی جلدی سے سوکھ جاتے ہیں اور- اور کئی ادیوگوں اور تتا نرمان کاریوں میں سویدھا بھی ہوتی ہے- لیکن اگر گرمی کے تم ہانی بتا- تا ہوں تو اتیہدھک گرمی سے ہمیں لو بھی لگ سکتی ہے- پانی کی کمی ہو سکتی ہے- اور لوگوں کو مطلب چڑچڑاپن ہوتا ہے نا وہ- اور تھکان اور نرجلگ کر تا مطلب سواستھ سمبندی سمسیایں ہو سکتی ہیں-
ہاں جی بھائی جان آپ نے صحیح بولا ہے کہ گرمی میں گرمی میں کیا کہ گرمی کے کارن جو کام ا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو کیا گرمی- کھیل نہیں پاتے ہیں اور ان سے اسی کے کارن کیا ہے بیمار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے بھائی جان کی- پانی کی کمی آ جاتی ہے لوگوں میں- اور کسان کے لوگوں تو ایسے ہیں کہ گاؤں میں دھوپ میں ہی کام کرنا پڑتا ہے جس کے کن بھی بیمار ہو جاتے ہیں- پر بھائی جان آپ نے صحیح بولا ہے اور مائی تب کیا ہے بھائی جان مائی- ہماری طرف کیا ہے شہروں کے لوگ ہیں نا تو وہ اکثر دھوپ میں کم نکھتے ہیں- تو جہد تر ا بھی گڑی میں رہتے ہیں اور آپ نے سنا ہوا کہ اے سی فی سی ہے نا- اس کے کارن بھی گھر میں رہتے ہیں اور متبہ گھروں میں ہی رہتے ہیں اور ڈوبتے بچتے ہیں- تو اس کے کارن وہ باہر نہیں نکلتے ہیں-
جی جی اور ویسے سنائیے کہ میں تمہیں کس موسم کے بارے میں بتاؤں
ہ بھائی جان آپ بتا دو اپنے گاؤں کے بارے میں گاؤں میں کیسی ہریالی ہے کیسا موسم ہے کیونکہ میں کافی دن ہو گیا نا تو میرا گاؤں میں ابھی تک چکر نہیں لگا تو ماشاء اللہ میرا چکر لگے گا تو آپ کی طرف ضرور آؤں گا میں
جی جی کیوں نہیں اور بلائیں گے بھی آپ کو اگر ہمارے گھر میں نکاح وغیرہ ہوگا جب اور ویسے تو میں برسا رتو کے بارے میں بتاؤں تو جو برسا رتو ہوتی ہے وہ کسانوں کے لیے سب سے م پ مانی جاتی ہے اور بارش سونے سے کھیتوں میں کھیتوں کو مطلب پانی بھی ملتا ہے سینچائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ا فسل اچی ہوتی ہیں اور ندیاں تالاب اور جھیلیں برساتی ہیں اور پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ ہری بری ہو جاتی ہیں اور اور جو واتاورن ہوتا ہے وہ سوچھ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ کھاؤ گاک کہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور برسا کے کارن بھجل استر بھی بڑھتا ہے دوسری اور ادھک برسا ہو جائے نا تو باھ بھی آ سکتی ہے سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں اور یاتایات پرباوت ہوتا ہے وہ مطلب تم نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کہ اگر بارش ہو جائے تو چاروں طرف پانی بڑھ جاتا ہے مطلب گندگی ہو جاتی ہے اس سے مطلب جو مچھر ہوتے ہیں ان کے بننے کی سمباونا ہوتی ہے جو مچھر بٹھ جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری مچھروں کے کاٹنے سی بیمارییاں ہیں جیسے ڈینگو ملیریا جیسی بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں اس موسم میں ہی
ماری ہیں بائی جان
ا بسیی اور سردی کے موسم میں بتاؤں تو آپ کو کہ سردی کا موسم ہے وہ سواستھ کے لیے اچھا اچھا مانا جاتا ہے کیوںکہ اس موسم میں آپ نے دیکھا ہوا کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو من ہوتا ہے وہ شانت ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس موسم میں لوگ ادک ارجا محسوس کرتے ہیں اور کئی پرکار کی سبزیاں تتا پھل اپلبدھ ہوتی ہیں ایسی موسم میں جیسے تم نے دیکھا ہوگی فصلیں تو اس میں زیادہ تر یہی ہوتی ہیں کہ گیہوں ہوتے ہیں سرسوں ہوتی ہیں اور چنا ہوتا ہے مطلب کئی ساری فصلیں ہیں لیکن ان میں سے تو یہی زیادہ ہوتی ہے سردی کا مارے یہاں پر تو اور اس میں ادھ ٹھنڈ سے بزرگوں اور چھوٹے بچوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ کورا پڑتا ہے تو تم نے دیکھا ہو کہ جو سڑک ہے اور ریل ہے اس میں مطلب پرباوت ہوتا ہے کووری سے دکھائی نہیں دیتا تا تو اس میں درگھٹنا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
ہاں بھائی جان میں نے ہاں آپ نے صحیح بولا میں نے بھی سنا بھی ہے اور دیکھ کبھی نیوز میں ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ گاؤں میں ج تر ہے- کوورا کی وجہ سے لوگ مطلب یاتاایات کرنے میں بہت- دقت آتی ہے کیونکہ ماشاء اللہ اس میں کیا ہے گاؤں میں کورا بہت ادھ ہوتا ہے- اور شہروں میں بھائی جان ہماری طرف اتنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے آس پاس کیا ہے- گھر اور بہت عمارت جیسے کئی مطلب بہت سارے مکان ہیں تو جس کے کارن کیا ہے- اور پلس میں بائی چانس کھیتی بھی نہیں ہے اپنے یہاں شہروں میں- تو اس اس کے کارن کورا بہت کم ملتا ہے تو مگر- گاؤں میں سب سے زیادہ- دیکھنے کے لیے ملتا ہے بائی جہان اور وہاں پر سردی بھی ادھک ہوتی ہے کیونکہ ماشاء اللہ اس اس مطلب کوورے کے سمے سردیوں کے بنا کہ- سب سے زیادہ کھیتی کرنے والی جیسے کہ سرسوں ہو- گیہوں یہ سب سے زیادہ قیمت کسان کرتا ہے
جی-جی بھائی جان صحیح آ چک کی- ہماری جو گفتگو ہوئی ہے میرے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا شکریہ بھائی جان بات- کرنے کے لیے
ہوں ٹھیک ہے بھائی جان خدا حافظ بھائی جان-
خدا آپیس بائی جان-